الللیک اور میرا کیسی ہ
میں ٹھیک ہوں ہاں سب ٹھیک ہے
بابا ٹیک ہے
ہاں ہاں ہاں ا یہ ہاں ہے نا ایک
مرد جان اچھا وہ ہے نا پرائز وہ کیا لگتی ہے آپ کی
وہ وہ میری مسری بہن لگتی ہے ہ اور میری بہن ہے فطمہ میری مسری بہن ہاں بس بڑھیا
اچھا اور کچھ خاص
کچشھ نہیں
اچھا آپ کے گاؤں میں کوئی ہے ہیں آپ کے گاؤ آپ جاتے ہو وہاں پہ
ہاں نہیں نہیں نہیں نہیں میں اتنی بڑی ہ میں کہاں جاؤں گی نہانے
نہیں جاتے جوش چھوٹے بچے ہیں وہ جاتے ہیں ن ہمے
ا جو بہت چھوٹی ہوتی ہے وہ جاتے ہیں بڑی بڑی نہیں یہاں جات ہی نہیں ہے بڑے بڑے لوگ جات کہاں ہے یہاں نہیں نہیں جاتے کہاں جائے گی
لیکن مجھے ایک بات بتاؤ
ہاں ہاں آ میں نے ایک دو بار دیکھا تو آپ لل کے آؤ گے آپ
کیوں
وہاں نہا وہاں سے نا یہ ٹھنڈ ہوتی ہے اور نم اس دن نان حال جانا تھا اس لیے وہاںس کتنے لوگ ہوتے ہیں اچھا ٹھیک ہے اور سناؤ بس ہاں سب ٹھیک ہے ہاں
یہ ہوتا ہے آج کل
گھر پہ ہی ہوتا ہے وہ نا آفس جاتا ہے وہ جج ہے نا ہاں کون آ یہ ادیب ہاں ہاں وہ وہ چھانا گ رہتی ہے
اچھا آپ کا آج نہیں ہے
نہیں وہ بہت گندی ہے یار مجھے نا عجیبا کے ساتھ فرینڈ شپ آ ہے نا وہ آ نہیں میں اس کا نام ادیبہ ہے میں اس کی بات کریوں ادیبہ میری فرینڈ بھی ہیں آرزو وہ میری آرزو میں ہم اس کو کہاں آرزو بولتے ہیں ہم اس کو اتھی بار بولتے ہیں اسی لیے مجھے لگا تم چھانا گنڈا کی یہ بولرہی ہو ہاں ایرا
تو آپ سے
کیا کیا ہاں اللہ کی قسم سب جو مجھے مرضی کرے ایک ہی چیز نہیں بنانا وہ ہے پنیر یس وہ تو اتنی ایزی ہے
چاول کو پانی ڈالنا پڑھتا ہے اور فری ہاں یس یس وہ خود ہوتی ہے پھر اس کو پانی نکالنا باہر ہوتا ہے پھر اس کو پھر رائس میں رکھتے ہیں تو پھر اس کو سوچ لگتا ہے تو وہ پھر تیار ہوتا ہے دو سوچ لگانے پڑتے ہیں بس بڑھیا ہاں سب ٹھیک ہے
گھر میں سب ٹھیک ہے اچھا
آپ کو گھر میں رہنا اچھا لگتا ہے یا سکول میں اسکول میں یار مزہ آتا ہے وہاں ہاں ہاں آپ جتنا ہو سکے اتنا
چپ کر
اور سناؤ
اور بس دعا دوئی خارا
بس بڑھیا ہاں ہاں ہاں ہاں کچھ نہیں اب کیا خاص ہوگا
اچھا گرمی کتنی ہے آج ک
بہت اتنی گرمی ہے اتنی گرمی ہے اتنی گرمی ہے اتنی گرمی ہے کہ باہر جانے تک نہا کیا اگر یہ باہر جانا ہوتا ہے نا چھتری ہے جانا ہوتا ہے ہاں یہ کیائی بتاؤ اگر تم یہاںؤ گے نا تم بولو گی میں کیا کروں گا اب یہاں سے
مجھے تو نہیں لگا تھا اتنی گرمی
اتنی نہیں ہے جتنا جتنی شہر میں ہے شہر میں اتنی ہوتی ہے اتنی ہوتی ہے میری جو آج جو ہے ادیبر ہیں نا اس اس نے شہر میں گھر بنایا ہے اس کی نا اب شادی بھی وہی ہے ابھی باقی ہاں ہاں
اچھا اور اجھی پر کتنی بھاریی ہے
وہ وہ تھرٹی ایج کی ہے
اس کی تھٹی ایج ہے
ہاں کچھ نہیں
ہاں ہاں ہاں اور کھ
ش کر چ چ اور کچھ خاص نہیں کر اور کچھ خاص
بس کچھ نہیں ہاں کچھ نہیں ہاں
ہیں گومنے
وہ جاتے ہیں ہمیں نا سکل کے ساتھ بھی جانا ہے جب ای ہفتے میں جانا ہے منڈے میں منڈے ہے نا اسی ہفتے نے ہمیں جانا ہے کہیں
اور زکوبش نا
نہیں اس نے بولا مجھے نہ اس کے بغیر مان نہیں ہی لگے گئے اور میں نے کوئی میں نےسٹ کو بولا میں آپ کے تھرٹی تھرٹی روپیز میں ہی بھر گتی جی ہوں
اچھا اچھی بات ہے اور سنا آئسہ کو جو ہے نا کیوں
یار وہ ایزہ بہت بری ہے یار
کیوں اس کو جو بھی جانا چاہتے ہیں نا
یار وہ بولی اس نے نہا ابھی بولا نہیں جان کے لیے کہیں
کیوں
یار پت نہیں
اچھا اور سنا اور سب ٹھیک ہے
ہاں
گھر میں سب ٹھیک ہے اچھا آپ کا ب ندیک تومام
ہاں کون سا مموں
ہاں ندیم میریرا ندیم
ہاں وہ کہاں پہ ہوتا ہیں آج کل
کہ نا جو اس کا گھر ہے نا وہ بہت چھوٹا تھا وہ بہت برا لگتا تھا ان کو پھر انہوں نے گھر بنایا اوپر آج وہ اسی میں لگا ہوا ہے اسی لیے
اسی میں لگا ہوا ہے اس کاتا ہے اچھی بات ہے
بس بڑھیا
اور سب ٹھیک ہے اور کچھ خاص اس لیے سناؤ جو آپ کو اچھا لگے کیا بول رہی ہو
میں نے بولا اب میں کیا سنا ہوں
یہ اچھا جو اچھا لگے آپ کو
کیا کیا سنا ہوا
ج
ا گیاس
کد کاا باریا ہمیشہ
ہممیشو یار یار بڑے بچے کہاں آ ہے گے وہ تو مسجد ہے بڑے بچے آتے ہیں مگر لڑک آ لڑکے لڑکی لکھی سوراریی لڑکےں آتے ہیں لڑکیاں نہیں آتے ہیں یار لڑکیاں کہاں ہی آئے گی کیونکہ بڑے لڑکیوں کو تو من ہات پتا ہے نا وہاں ڑڑ و ہاں ہاں یس رائٹ بھی بائی ہو گے ن آپ لوگوں کو بھی لینا چاہیے یار وہ نہیں بولتی ہم وہ بولتی ہے اب میری شادی ہوگی تو میں کہاں سے پڑھاؤں گی تو میں ہیا بوسی ہے
اچھا آپ لوگوں کو بس دعالہ ت
ہاں سب ٹھیک ہے ہاں ہاں ہاں س ہاں یہ میری بہ یہ اریبا ہے میری بہن اور اس کی کہ میری مسری دو بہن کچھ نہیں یہ میں یہ چھٹی تھی نا ففٹین جن کے لیے یہ یہی آئی تھی تو
اچھا اچھا اچھی بات
نہیں یہ کہاں جائے گی
کیوں
نہیں یہ نہیں جاتی ہیں باہر
یہ کہاں پہ ہوتے ہیں
اگر یہ بہنیں اگر یہ جائے نا مگر چوری چھ پہ جاتے ان کو نا بابا یہ ڈانٹتا ہے کوئی بھی اگر دیک دیکھا دیکھے گا کچھ نہیں
اچھا ٹھیک ہے آپ اللہ تعالی
ہاں ہاں بائے اللہ حافظ ہیلہ فیز بگ ہ